جی السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
جی جی ویٹ ایک منٹ میں کرتا ہوں ابھی تھوڑی ہے جی اب صحیح آ رہی ہے آواز
جی الحمد للہ صحیح آ رہی ہے
جی جی آپ
آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی
جی کلیئر آ رہی ہے آپ کی بائ
جی جی فرمائیے
جی اور کھانا وانا ہو گایا آپ کا
الحمد للہ ہو آپ نے کھا لیا
جی جی جی میرا بھی الحمد للہ ابھی ابھی نماز کھانے سے فارغ ہی ہوا ہوں بس
بچا کھانے سے فارغ ہو کر کہ آپ سے بات کرتی ہے
بہت سحی کیا ہم نے ہاں
جی جی ج ج ج جی جی
اور سنایں گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے
جی بے شک
ہاں
جی
ہلو
ہلو
جی
ہلو
جی جی بالکل بالکل آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح
کب سے ہلو ہلو کیے جائے
اچھا اچھا سور وہ تھوڑا کہ مسٹیک ہو گئی تھی اس وجہ سے وہک نیٹ ڈ کٹا بند ہو گیا تھا میرا اوپر سے اس وجہ سے
اچھا
اور سناؤ کیسے ہو آپ
چندا ککن سے آک کی دوا سے
جی جی بس یہی ہونی چاہیے اللہ کا شکر ہونا چاہیے اللہ کا کرم ہونا چاہیے
تلی کرم بنائے رکھے سب
بےشک آمین سبابے
ہوں
کو اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ کسی مقصد سے بنایا ہے
ال ن مک س تین کن کوٹے
جی جی مطلب ہر انسان کو اس کے مقصد سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یوں نہ سوچے کہ یار مجھے بے مطلب ہی اللہ نے پیدا کر دیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے دنیا میں
مقصد ہے نا اللہ کا اس کی دنیا میں بیچنے اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بنانا ہے تاکہ ہم اس کی پ خشی کی سد عبادت کرے اپنے گناہوں سے بچے ہاں بے کامال کرے ٹھیک ہے تب ہم اس کے امتحان میں پاس ہوگے تبھی تو ہمیں دت ملے گی اتنی بڑی ن یہی تھوڑی نہا ملے گی
جی جی جی آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے
ج جی
اب دیکھو فہرشتے جو ہوتے ہیں اللہ نے اس سے اللہ نے انہیں مطلب صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور وہ مطلب اللہ نے ان سے بول دیا کہ یہ فرشتہ قیامت تک سجے میں رہے گا تو وہ سجدے میں ہی رہے گا
بالکل
لیکن انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے انسان کو اللہ نے اپنی مرضی چلانے کی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے ہر انسان کے اندر اب وہ جی اب جی جی اب وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کی مرضی وہ گناہ کرے گا تو اس کی مرضی اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے
ہمیں اللہ تعالی نے دو راستے بتائے ہمیں پوری چیزیں بتا چکا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تب بھی ہم صحیح غلط کی پہچان نہیں کریں گے تو ہماری عقل مندی کی کیا ہی بات ہوگی پھر
جی آپ نے صحیح کہا دیکھو اللہ نے جو اپن کو پیدا کیا نا تو مطلب ہر صلاحیت اللہ نے مطلب ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی ڈال کے بھیجا ہے کہ ہمیں صیح کی پہچان بھی کرنا آتا ہے اور برائی کی پہچان بھی کرنا آتا ہے اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں سیتان روکے گا لیکن پھر بھی آپ کو شیتان کو دور بھگا کر میری عبادت میں لگنا ہے اگر تم میری عبادت میں لگ گئے اور مجھے راضی کر لیا تو جو فرست تک قیامت تک سستے میں ہے اس سے بہتر اعمال تمہارے ہوں گے اس سے بہتر بدلا تمہیں ملے گا کیونکہ فرشتے کے پاس کوئی شیتان نہیں ہے اور فرشتے کے بعد کوئی نفس نہیں ہے
بالکل ایک انسان کے پاس شیتان بھی ہے اور نفظ بھی ہے تو ہماری تو ہمارا جو امتحان ہے وہ ہمارے نفظ کو لے کے ہی تو ہے کتنے اپنے کو کنٹرول میں رکھتے ہاں
ختوں کا عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے
کلا نے عبادت کی نہیں پیدا کی
کیونکہ اللہ نے انہیں صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کرا ہے ان کا کام ہے ان کی جاب ہے یہ کرنا اگر اگر وہ نہیں کریں گے تو انہیں اللہ فن کر دے گا اور انہیں مطلب ان میں صلاحیت ہی ہے نا سوچنے کی پہلی بات تو اللہ نے یہ کہا اللہ نے یہ بولا عبادت کرنی ہے تو عبادت ہی کرنی ہے دوسرا وہ اپنا دماغ نہیں لگائیں گے لیکن انسان کو ہاں انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی کیوں دیے کیوںکہ شیتان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ہے کہ نہیں تو اگر انسان دنیا کے کی مشغلات سے نکل کر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تو وہ کمال کی بات ہے نہ کہ وہ کمال کی بات ہے جو فرشتے کر رہے ہیں عبادت
سان جب تمام چیزوں سے تھک کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا
بے شک
میرا بندہ دن بھر گناتا اور وہ آخر توبہ کریں تو وہ ادا اب سب کو بہت پسند ہے
جی دیکھو توبا جو اللہ نے بنایا ہے جیسے اپن کپڑے اپنے ناپا ہو جاتے ہیں تو انہیں پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپن
بے ش دھ ہوتے ہیں
ہاں بے شک اپن دھوت ہے اب وہ دھوتے تو ہیں گناہ کو بھی اپن دھوتے ہیں لیکن کپڑوں کو اپن دھوتے ہیں صابن وغیرہ سے یا پھر اپنے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر سے یک ہے نہیں تاکہ وہ صاف ستھرے ہو جائے وسی اللہ نے کہا ہے کہ ا میرے بنندے تو گناہ کر رہا ہے تو کرے گا گناہ میںے سو بار سمجھا لوں گا لیکن پھر بھی جائے گا کیونکہ تے پاس نفس بھی ہے تیرے پاس شیتان بھی ہے تو بھٹک جائے گا لیکن پھر بھی تو گناہ کر کے میرے پاس آئے گا مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے گا یا اللہ مجھے معاف کر د تو میں بالک بکل بنا سوچے سمجھے تجھے معاف کر دوں گا اور یہی ہے اسی لیے میں نے میرے کو توبہ دیے تاکہ ت اپنے گناہ کو دھو سکے کیونکہ اللہ ستر بھؤوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے چاہے گا اپن ذہن مجائے
انسان گناہوں کا پتلا ہے ٹھیک ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں ایک ایک ایک کیسیے مثال دی ہے کہ اگر انسان ہونا کرنا جوڑ دے گا اور خالی سع کی عبادت کرے گا پلہ دوسری کام مسلت کرے گا اس کا امتحان لے گا ٹھیک ہے جانے ان جانے ہم فرشتے نہیں امکان ہیں اور گناہوں سے بریے پڑے گ بس اللہ ایک توبہ میں ہمیں بکشنے والا ہے کیونکہ وہ غفل ہو گی ہے ٹھیک ہے
جی ہاں تو میں بھی تو آپ کو یہی یہی بتا رہا ہوں کہ انسان گناہ کا کر لیتا ہے لیکن اس کو توبہ کی سخت ضرورت ہے اس سے ہر گناہ کے بعد توبہ کرنی چاہیے
سچے دل سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ گنااہ نہ کریں
بے شک اگر گنااہ ہو بھی جاتا تو سچے دل سے عہد ایسے کرے یا اللہ یہ گنااہ ہو گیا اب اس آئندہ میں اس گناہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں
بالکل س
تب جا کے اللہ اس کے سچے دل کی سن کے اس کے تفہ قبول کرتا ہے باقی اپن دکھاوا کر دیکھو اپن کہہ نہیں سکتے یار کوئی انسان دکھاوا کر رہا ہے یا سچے دل سے کر رہا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی انسان جیسے کرتا ہے کہ یار اللہ گنا ہو معاف کرتے پھر دوبارہ وہ وہی گنااہ کر رہا ہے پھر معافی مانگ رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی
بقپس
آپ کو کیا لگتا ہے
ب مجھے یہی امید ہے کہ الو ت الگ گھ برحیم ہے وہ ہر وقت معاف کر
بے شک آپ نے جو بات جی جی جی آپ نے جو بات کی کہ اللہ کفور رحیم رحم کرنا والا ہے مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ اللہ کف رحم رحم کرنے والا ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہی کرتا جائے
نہیں جتنا ہو سککتنی ن کنٹرول میں رکھے اور گناہوں سے بچے اور اللہ سے ہمیشہ ر
جی جی دیکھو اللہ کا جی ایک بات کہوں آپ سے اللہ کا کام ہے معاف کرنا اللہ کرے گا بٹ اپنا جو فرض ہے وہ بھی تو نبھائے نا وہ اللہ اپنے لیے اتنا کر رہا ہے کہ آپن اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ جس چیز کے لیے منع کراائے وہ چیزیں اپن نہیں کریں
بالکل بالکل
سے بات کر کے انلہ
بہت شکریہ اللہ حافظ ہ